ہیلو آواز ا کاند بڑے ہی جااکی
ہیلو
ہلو
اللہ خدا حافظ
اللام و علیکم مادرما
السلام علیکم متمہ اور کیسے جپ
جی بالکل بہتر ہے خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
امبی بالکل درست ندر تندرست ہے بک بکل ایک دم فٹ ہے اور م
جی اچھا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ درست رہےیں اچ تندرست رہے آ بت بتیں آپ کے خاندان میں کیسی ہیں سر
ہمارے خاندان میں سب لوگ بالکل درست ہیں سب لوگ بالکل خھیریتے ہیں اور سبھی اب کھانا کھاے ہیں کیا
جی بالکل بل الحمد للہ جی الحمد للہ ہمارے خاندان رحمت برس رہی ہے سب
سب کے پاستا بھی تو سبھی لوگ درست
جی بالکل اللہ ہی اپنی بناؤ میں رکھتا ہے کیا ہی کہہ سکتے ہیں خدا کے بھروسے سب کی زندگی چلتی ہے خدا ہی سب کرتا ہے
ہاں خدا کے بھروسے چلتی ہے خدا کے ب خدا کے بنا تو ایک پ
جی جی بالکل محترما خدا کے بنا چاہ سے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ بنا ان کے بنا چاہے
ہاںات ہے س بات ہے بگوود گیتا لرام شریف گائے گ امیشا م م ایک ہوتا امیشا ہمارے
جی جی بالکل محترمہ خدا ہمیں آگے کرنے کے لیے بالکل آگے اگگرسر کرتا ہے پرییرت کرتا ہے خدا کی پناہ ہو میں تو سب کچھ ہوتا ہے جی محترما وہ بندے جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں سارے کرم وہ کر رہے ہیں سارے کرنے دھر وہ کر رہے ہیں کام نہیں دی جی کوال
اس اس کے مالک کے بندے کی غلط فہمی ہے کہ وہ سارے کام کر رہا ہے باقی کا کدائی کر رہا ہے
جی جی بالکل محترما ارے محترما کچھ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا پھل جیسے ان کو ملے گا نہیں لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں چاہے غلط کرے نیکی نہ کریں بالکل کرم خراب کریں خراب خراب خراب چیزیں کریں جو کریں وہ غلط کریں جو کرے وہ غلط کرے یا خدایا ہم تو بس یہی سوچتے ہیں جو کرے وہ نیکی کرے نیکی کے علاوہ کوئی کچھ نہ کرے ہم تو کہتے ہیں اس بات کو پتا ہے محترما
ہوں ہاں مدرم بولیے
توتیا لگی ہوئی کہ ل لوگ ہوئے ہ پوچھ رہی تھی وہ والیم وہ تو کہن سنی نہیں
ہاں محترما آپ اور کیا کر رہے ہاں محترما آپ کی آواز نہیں آ رہی
ابھی آ رہی ہے وہ
ہم رہی ہے اور آپ کے والدین کیا کر رہے ہیں
جی والدین بھی خیریت سے ہیں وہی روزمرہ کی چیزیں ہیں پتہ ہے محترمہ والدین کے نام سے ہمیں یاد آیا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر کر لیتے ہیں تعلیم لے لیتے ہیں تعلیم لینے کے بعد میں دفتر جوائن کر کے اپنی نوکری پا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں امی ابو کو ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو ردھاشرم میں چھوڑاتے ہیں یا خدایا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیسے اپنے امی ابو کو دھاشرم میں چھوڑا ہمارا تو دن تک نہیں کرتا امی ابو کے بنا
ہاں صحی بات ہے کچھ لوگوں کا نہیں کرتا لیکن کچھ لوگوں کو تو
لیکن محترمہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں تعلیم لے لی کیا امی ابو تعلیم ہمیں اسی لیے دیتے ہیں کہ تم پڑھ لو لکھ لو تعلیم لے لو اور اس کے بعد میں امی ابو کے ساتھ ایسے کرو تو کہتے ہیں یا امی ابو تو ہی ہیں امی ابو ہی تو ہیں جو ہمیں اس زندگی دیتے ہیں جو ہمیں اس کائنات میں لے کے آتے ہیں اور کون ہی ہے ہم ان کی کرنی کو کیسے بول سکتی ہیں ہم ان کا کیسے کر کیسے بالکل ل بھی ہم ان کی کرنی کو ان کی نیکی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں یا خدایا
ایسا نام ہے ہر وقت ماننا چاہیے
جی بالکل محترما ان کا ایسا انسان ہمیں ہر وقت ماننا چاہیے ہر پل ماننا چاہیے یہ بالکل ہر ہر سیکنڈ ہمیں ان کہ ان کی اس نیکی کو یاد رکھنا چاہیے یا خدا یا خدا ایسا بالکل نہ کرے کہ ہمارے ارادے کبھی بھی نیک کی جگہ خراب ہو ہمارے ارادے بالکل بھی خراب نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جب تک ہیں ہمارے امی اور ا تب تک ہم ان کے ساتھ رہیں ان سے محبت کریں آخر امی اب تو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو کوئی کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے پت نہیں لوگ کیسے ودھاشرم میں چوڑ آے ہیں لوگوں کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے محترما وہ اپنے دفتر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے چاہے آپ م رما ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھو کہ اگر چاہے وہ چاہے وہ ایسے نوکری لے کر کے بھلے ہی ایک کی جگہ دو دو نوکر لگاتے ان کے لیے اگر خود پاس نہیں ہے تو تمہاری تعلیم لینے کا کیا فائدہ کیا تعلیم اسی لیے لے جاتی ہے کہ امی اور ابو کو چھوڑ کر کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اور ان کے لیے نوکر لگا دو کیا ہمارے امی ابو نے ہمیں پالنے کے لیے نوکر لگائے تھے وہ بھی تو خود ہی کر رہے تھے نا انہوں نے ہی تو ہمارا سب کچھ کیا تھا انہوں نے تو کوئی نوکر نہیں لگایا تھا کبھی کوئی آیا نہیں لگائی یہ محترما انہوں نے ہمیشہ ہمیں اچھا کرنا سکھایا انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی ان کے سنسکار ہمارے لیے ہمیشہ اچھے بنے ہیں ہم نے دوسروں کے ساتھ جو بھی ویوہار کیا ہے وہ کیول انہیں کی وجہ سے کیا ہے ا گر ہمارا اچھا ویوہار ہے تو ممی اور ابو کی وجہ سے ہے پر پتا نہیں کیوں لوگ ایسے بھول جاتے ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہ دیتے کہ امی اورر وہ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے کیا یہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ان کے لیے یہ یاد نہیں رکھ سکتے کہ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے جو کیا ہے سب امی اور ابو نے تو کیا ہے ہمیں زندگی دی امی ابو نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا امی ابو نے ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے ہم ہمارے لیے بھلا کیا ہے ہمارے لیے برا کیا ہے یہ سب ہمارے امی ابو نے سکھایا ہوترما آپ کی آواز کٹ کٹ کیا آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی
ابھی بھی ک کر رہی ہے محتر میں ہم
جی ابھی صحیح آ رہی ہے سب کچھ امی اور ابو نے ہی تو کیا تھا اور پھر ایسے لوگ بھول جاتے ہیں
ہم سے یہ کہتے کہ سبھی کو اپنی امی ابوک سے پیار کرنا
سب کو اپنی امی اور ابو سے محبت کرنی چاہیے ارے بھائی وہ ہی ہے تبھی تو ہم اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم کیسے ہوتے جو ہمارا خاندان ہے وہ ہمارے امی ابو سے ہی تو ہے جی ہم بھی کل ک کہ امی ابو بنیں گے اگر ہمارے اولاد ہمارے ساتھ ایسا کرے گی تو کیا ہم خوش رہتے پائیں گے ہماری اولاد اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے گی تو کیا ہمیں برا نہیں لگے گا سب کو برا لگتا ہے پر پتا نہیں کیوں نیک کر یا پھر کوئی بھی خراب ویوہار کرتے وقت لوگ یہ یاد کیوں نہیں رکھتے کہ آج اگر ہم ایک چینٹی کو بھی مار رہے ہیں تو کل ہمیں اس کا بھی پاپ لگے گا کل ہمیں اس کا بھی غلط چیز ملے گی ہمیں تو ہر کسی کے ساتھ نیکی برتنی چاہیے ہمیں پررن شریف یہی بتاتا کہ ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے ہاں ہمیں ہمیشہ نیکی کرنے کے لئے ہی بولتا ہے جی محترما جب دیکھو تب جب دیکھو تب ہمارے امی ابو ہمارے لیے سارے کام کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں محترما آپ کے کہ آواز نہیں آ رہی
نی آم
ہمارے جی نہیں آ رہی مارے ام ہمارے ابو اور امی تو کرتے ہیں ہمارے لیے سب کچھ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں پھر بھی بھی لوگ اپنا ویوہار پتہ نہیں کیوں امی اور ابو کے لیے اتنا خراب کر دیتے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں خاندان میں تایا ہیں تائی ہیں دادی ہیں دادو ہیں بھائی ہیں ای ہیں ہمیں کسی کے ساتھ میں اتنا غلط ویوہار نہیں کرنا چاہیے جو کل اگر ہم یہ سوچیں کہ کہ ہمارے اوپر بھی یہی بیجے تو ہمارا ہمارا دل ایسے تھر تھر کاپ پہ نہیں کیا خدایا ہم نے وہ غلط کیا ہمارے ساتھ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا
ایک دم پک رہ ن چیے ہمیں پ
جی بالکل ناپاک حرکت میں کبھی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ ہمیں پاک حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بالکل محترمہ خدا ہمیں پاکیت کرنے کے لیے ہی تو کہتا ہے قرآن شریف میں بار بار یہی لکھا ہے کہ جو بھی کرو نا پا ارادوں سے مت کرو جو بھی کرو پاک کے ارادوں سے
ہاں ہمیں ہمیشہ ایک اچھے من سے
ان اتنا بڑا ہے پھر بھی ہم اپنے تایا کے ساتھ تائی کے ساتھ دادو کے ساتھ دادی کے ساتھ امی ابو تو خیر ہے ہی ج گھر کے ٹکڑے ان کے ساتھ بھی ہم سب کے ساتھ اچھا ہی ووہار کرتے ہیں سب کے ساتھ ہم نیکی ہی کرتے ہیں ہمیں تو سچ میں دل کانپتا ہے ہمارا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی اب
بہت شکریہ آپ کی باتیں سن کے ہمیں بہت اچھا سالگا
جی ہم کیا ہمارے ابو امی نے ہمیں یہ نیک سکھائی ہے ایسے پا کے رات ہمیں ہمارے او ابو اور امی نے دیے ہیں جی محتمہ شکریہ شکریہ ہمارے کیا یہ ارادے تو ہمب ابو اور امی کے ہیں جو ہمیں نیکی کرنا سکھاتے ہیں جی محترمہ ہم تو آپ کو بھی کہتے ہیں خدا نہ کرے کبھی ہمارے یا آپ کی عکل بے عقل ہو کبھی بھی ہم ایسا کچھ کریں جس سے ہمارے ارادے ناپاک ہو جیں ہم تو یہی چاہتے ہیں یا خدایا جو ہو سب اچھا ہی ہو ہر کسی کی شخصیت اتنی اچھی ہو کہ اس کے ارادے کبھی ناپاک نہ ہو ہم تو یہی کہتے ہیں جی محترما ابو اور امی ہمیں سبھی نیکی کر کے سکھاتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ نیکی ہی کرتے ہیں جی بالکل مترما ہم تو آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی ہم ابو اور امی کے ساتھ میں غلط نہ کریں آپ کے ارادے ہمیشہ طاق رہے ہیں آپ کے ارادے ہمیشہ ایسے ہی بالکل اچھے ہوں جیسے ہمارے ہیں جیسے سے ہمارے ابو اور امی کے ہیں جیسے آپ کے ابو اور امی کے ہیں آپ کے دادو دادی سب کے ارادے پاک ہی ہو ہم تو خدا سے بس یہی آرزو کرتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ارادے یا ہمارے چاہنے والوں کے ارادے ہمارے خاندان والوں کی رات ہمیشہ ایس ہی ہیں جو اتنے حسین ہیں جو اتنے پاک ہیں ناپاک ارادوں سے خدا ہمیں کبھی بھی نہیں نوازے ہم تو خدا سے یہی آارج کرتے ہیں یا خدا عام ج ہم تو خدا سے بس ہی بولتے ہیں اییسے محترما جیسے آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے اس کے لیے شکریہ بار بار شکریہ محترمہ آپ کے ارادے بھی ایسے ہی پاک بنے رہے ناپاک حرکتیں آپ کے اور بالکل کللائے آپ کی اور آپ کے خاندان ہمیشہ خیریت سے بنا رہے اور ہمارا بھی خاند خاندانمیشہیک تو خیریت سے رہے امین اللہ حافظ محترمہ ہم تو بس آپ سے یہی کہتے ہیں جیسے آگے اگر آپ چاہیں تو ہم سے بات کر سکتے ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا ہے آپ کو بھی شاید الحمد للہ ہم سے بات کر کے اچھا ہی لگا ہوگا جی ہمارے بھی دن بن گیا آپ سے بات کر کے میں بھی بےحدر اچھا لگا ہے آپ بھی اگر جب آپ کو وقت ملے تو آپ ہم